السلام علیکم کیسی ہو تم آج کل تم بہت كم نظر آتی ہو جب بھی دیکھو تمہارے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی بھاری کتاب ہوتی ہے آج تم کیا پڑھ رہی ہو میں مجھے اس کتاب کا عنوان کافی مشکل پر دلچسپ لگ رہا ہے کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ یہ کس موضوع پر ہے
وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ہوں تم سناؤ ہاں تم نے صحیح پہ چانا یہ کتاب دراصل نفسیات یعنی انسان ذہن اور روایہ کے علم کے بارے میں ہے میں اس میں کھوئی ہوئی تھی کیونکہ یہ موضوع مجھے بچ پن سے ہی بہت پسند ہے اس میں لکھا ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر تا ہے اس کے پیچھے اس کی سوچ اور دماغ کی ایک پوری دنیا ہوتی ہے
واہ نفسیات یہ تو واقعی ایک بہت ہی انوکھا اور گہرا موضوع ہے مجھے بھی اس میں تھوڑی بہت دلچسپی ہے لیکن عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نفسیات صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے یا صرف اس ا پھر اس علم کے دائرے ا کار اس سے کہیں زیادہ بڑا اور مختلف ہے تم نے بالکل صحیح سوال کیا یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے نفس يات صرف ذہنی بیماریوں کا علاج نہیں ہے یہ تو ہر اس زندہ انسان کے لیے ہے جو
تا اور محسوس کرتا ہے اس علم کے ذریعے ہم سمجھ سک تے ہے کہ ہم خوش کیوں ہوتے ہیں ہمیں غصہ کیوں آتا ہے اور ہم مختلف حالات میں کس طرح کا رد عمل دکھاتے ہیں
اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نفسیات سے جڑی ہوئی ہیں جیسے کہ ہماری یادداشت مجھے اکثر یہ باتیں بی نفسیات آ بھی حیران کرتے تی ہے کہ کچھ پرانی باتیں ہمیں بالکل صاف یاد رہتی ہے جبکہ کل کی کھائی ہوئی چیز کا نام ہم بھول جاتے ہیں نفسیات اس بارے میں کیا کہتی ہے
بالکل یا آدائش کا نظام بھی نفسیت کا ایک اہم حصہ ہے ہمارا دماغ ان باتوں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھتا ہے جن کے ساتھ ہمارے جذبات جڑے ہوتے ہیں اگر کوئی ہسا یا وقع تمھارے لیے بہت خوشی یا دکھ کا سبب بنا ہو تو دماغ اسے
سے اہم سمجھ کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے
جبکہ عام اور معمولی باتیں دماغ جلد ہی صاف کرتے ت ہے تاکہ نئی معلومات کے لیے جگہ بن سکے
یہ تو بہت ہی دلچسپ بات بتائی تم نے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جذبہ ہماری یادداشت کے محافظ ہیں ایک اور بات جو مجھے اکثر سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ ہیں ہمارے خواب ہم سوتے ہوئے جو کچھ دیکھتے ہیں کیا اس کا ہماری اصلی زندگی یا ہماری سوچ سے کوئی تعلق ہو ہوتا ہے نفسیات خوابوں کی کیا وضاحت کرتی ہے
خوابوں پر تو نفسیت میں بہت لمبی بحث ملتی ہے ایک مشہور نفسیات ماہر کا ماننا تھا کہ خواب ہماری ان خواہشات اور خوف کا آئنا ہوتا ہے جو ہم اپنے اندر چھپ پا لیتے ہے
جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا لا شور یعنی دماغ کا وہ حصہ جو جوہ عام طور پر خاموش رہتا ہے ایکٹو ہو جاتا ہے وہ ہماری چھپے ہوئے خیالات کو کہانیوں اور تصویروں کی شکل میں دکھاتا ہے سبحان اللہ ہمارا ذہن کتنا پیچیدہ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو باتیں ہم جا ت میں خود سے بھی چھپاتے ہیں ہمارا دماغ ان کے خوابوں میں سا ان کو خوابوں میں سامنے لاتا ہے کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ مختلف لوگوں کی شخصییات اتنی الگ کیوں ہوتی ہے کچھ لوگ بہت جلدی سب سے دوستی کر لیتے ہیں جبک کچھ لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے
یہ تم نے شخصیت کی اقسام کی بات کی ہے نفسیات کے مطابق شخصیات کے دو اہم رخ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں سے مل کر اور محفلوں میں جا کر طاقت اور خوشی محسوس کرتے ہیں انہیں باہر کے کی دنیا پسند ہوتی ہے دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کیلے میں یا کم لوگوں میں سکون ملتا ہے یہ سب ان کے دماغ کا اندرونی نظام اور بچپن کا تجہ حرآباد پر منحسین ہوتا ہے دونوں ہی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے
مجھے لگتا ہے کی میں ان لوگوں میں ایسے ہوں جنہیں سکون اور تنہائی پسند ہے پہلے میں سوچتی تھی کہ یے صرف ایک نفسیات خصوصیات ہے اچھا مجھے یے بتاؤ کہ سک کہ ہماری عادتیں کیسے بنتی ہے اگر کوئی بری عادت چھوڑنی ہو یا نئی عادت اپنانی ہو تو نفسیات اس بارے میں ہمیں کیا مدد کر سکتی ہے عادتیں ہماری دماغ کا ایک
ایک طریقہ ہے تاکی اسے ہر کام کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے جب ہم کوئی کام بار بار کرتے ہیں تو دماغ اس کا ایک راستہ بنا لیتا ہے جو خود کر بن جاتا ہے اگر کوئی بری عادت بدلنی ہو تو اسے ایک دم ختم کرنا مشکل ہوتا
ہوتا ہے
نفسیات کہتی ہے کی اس بری عادت کی جگہ کسی اچھی عادت کو دے دی جائے اور کم از کم
کم ایک تین دن تک اس پر قائم رہا جائے تاکی دماغ نیا راستہ بنا سکے اکیس دن یے تو کافی دلچسپ فارمولہ ہے میں ضرور اسے آزماؤں گی آج کے دور میں ایک چیز جو سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ دماغی دبا دباؤ اور پریشانی ہے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہو جاتے ہیں نفسیات کے پاس اس دماغی دباؤ سے بچنے کا کیا حل ہے ہم اپنے ذہن کو پرسکون کیسے کر سکتے ہیں
آج کل کی بھاگ دوڑ والی زندگی گی میں دماغی دباؤ ایک عام بات بن چکی ہے نفسیات اس کا سب سے سب سے بہترین حل یے بتاتی ہے کہ ہم اپنے حل یعنی موجودوں لمحوں میں جینا سیکھے ہم اکثر ماضی کے دکھوں یا مستقبل کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں اگر ہم روزانہ کچھ وقت خاموشی سے بیٹھے ٹھے لمبے سانسے لے اور ان چیزوں کا شکرانہ ادا کریں جو ہمارے پاس ہے تو تو ہمارا دماغ دباؤ سے زیادہ ہو سکتا
ہو سکتا ہے تمہاری بات سن کر ہی مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا ہے واقعی شکر گزاری میں ایک الگ ہی طاقت ہے مجھے ایک اور بات یاد آئی کچھ لوگ دوسروں کے رویے سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں جیسے اگر کوئی انہیں برا کہہ دے تو تو وہ کہی دور آ دنوں تک اداس رہتے ہیں دوسروں کی باتوں کا اثر دماغ پر کم کرنے کے لے کیا کرنا چاہیے
اسی نفسیت میں جذباتی مضبوطی کہتے ہیں جب ہم اپنے نی خوشی اور غم کا اختیار دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو ہم پریشان رہتے ہمیں یے سمجھنا چاہیے کہ کوئی دوسرا شخص ہمارے بات میں جو کہتا ہے وہ دراصل اس کی اپنی سوچ اور اس کے اپنی ذہن کی آئنہ داری کرتا ہے ہماری حقیق ایکا عکاقیت کی نہیں جب ہم خود کو بچ پہچان لیتا ہے تو دوسروں کی باتیں ہماری جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتی
یہ تو تم نے بہت ہی گہری بات کہی ہے دوسروں کی سوچ ان کا اتنا آئینہ ہے ہماری حقیقت نہیں یہ جملہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی کیا نفسیات میں بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے کیونکی بچپن میں جو کچھ ہوتا ہے ان کے آ اس کا اثر بڑے ہو کر بھی رہتا ہے ہے نا
ہاں بلکہ نفسیت کا ایک پورا شعبہ اسی موضوع پر ہے جسے نموں کی نفسیت کہتے ہیں بچپن انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اس عمر میں بچہ جو کچھ دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے اس کی شخصیت کی بنیاد بن جاتا ہے اگر بچپن میں بچے کو محبت توجہ اور تحسین ملے تو وہ بڑا ہوکر ایک پر اعتماد اور کامیاب انسان بنتا ہے اس کے برعکس اگر اسے دریا درائے یہ دم کائے جائے تو اس کے اندر خو باقی رہ جاتا ہے
اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ اور استادوں کا کردار کسی بھی انسان کی ذہنی سخت کو بنانے میں سب سے اہم ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص کو نفسیات کی بنیادی باتیں ضرور سیکھنی چاہیے تاکہ ہم ایک بہترین معاشرہ بنا سکے لیکن کیا اس علم سے کوئی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جیسے اگر کوئی ادھورا علم رکھ کر دوسروں کو جج کرنے لگے
تم نے ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے ادھورا علم ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے کچھ لوگ نفسیات کی چند باتیں پڑھ کر دوسروں پر فتوی لگانا شروع کرتے تھے ہے کہ تم تو ایسے ہو یا تمہارا ذہن خراب ہے یہ بالکل غلط ہے نفسیات کا مقصد دوسروں کو جج کرنا یا ان پر تنقید کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے دکھ درد کو سمجھنا اور ان سے ہمدردی کرنا ہے اگر ہم اس علم کو دوسروں کی ایب جوائے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ فائدے کی جگہ نقصان پہنچ
صحیح کہا تم نے علم کا مقصد دلوں کو جوڑنا ہونا چاہیے توڑنا نہیں تم سے گفتگو کر کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ذہن کے کہیں بند دروازے کھل گئے ہیں نفسیات اس علم نے مجھے خود کو بھی ایک نئے زاوے سے دیکھنے کا موقع دیا ہے تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اتنے آسان الفاظ میں مجھے اتنی مشکل اور اہم بات سمجھائی
مجھے بھی تم سے اس م موضوع پر بات کر کے بہت خوشی ہوئی جب ہم اپنے خیالات کو اس طرح آپس میں میں بانٹتے ہیں تو ہمارا اپنا علم بھی بڑا ہے اور ذہن کو تزگی ملتی ہے نفسیت کو تو ایک سمندر ہے آج ہم نے صرف اس کے کنارے کی کچھ بوندیں پڑی ہے آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ